ہلو السلام علیکم بھائی ج وعلیکم السلام بھائی جاناں اور سب کھیریت
آ بھائی جان بتائیے آپ کیسے ہو
بالکل بھائی جان خھیریےت بائی جان اللہ کا شکر
یہ بھائی جان آپ کے گھر پوار فیملی میں سب بڈے بھائی جان آپ
ہ بالکل بھائی جان سب کھی رہے تھ اور آپ کے
جی بھائے جانا اللہ کی مہربانی
جی بھائی جان بالکل بھائی جان اللہ ماہر کرے
جی بھائی جان
بھائی جان تو آج بیسیکلی اپن دیکھے نا تو اپنا آج کا ٹاپک لیتے ہیں موبائل فون کا بھی س آب موبائل فون کے اوپر ایک ٹاپک لے لیتے ہیں
جی بھائی جان بے شک بولیے آپ
جی بالکل بھائی جان ہم اپنی اسپیچ اسٹارٹ کرتے ہیں بھائی جان
جی بھائی جان بتائیے کچھ آپ بتائیے کچھ ہم بولیں گے موبائل یوز کے بارے میں
کوئی بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان کی جو موبائل فون ہے نا وہ اپنے دنچریا بن چکا ہے
بالکل بے شک بھائی جان یہ آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے آپ ب میں
کی کیو کی کہ موبائل فون کے بنا کیا اپنا جیون ادھا سا لگتا ہے بیکز ادھورا سا کیا کہ ادور آئی ہے بھائی جان بالکل موبائل فون کے بنا اپنا
جی بھائی جان آج کل کے یوا پیڑھی موبائل کے اتنے عدی ہو چکے ہیں نا کہ ان کو موبائل مت دو ان کو الگ ہی بےچینی سی فیل ہوتی ہے مانو ان کے جیون میں ایک موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ دے دو ان کو اور کچھ نہیں چاہیے ان کو صرف اور صرف ایک موبائل ہی دے دو
بالکل بھائی جان کیوں کی ابھی دیکھا جائے گا تو موبائل فون اپنی ضرورتندوں ضرورتوں کو پورا کرتا ہے لیکن ایک چیز کہ رہا ہے کہ جیسے کہ موبائل فون کا چلو یوز کر رہے ہیں نا تو یوز کرو موبائل فون کا کیوں بیکز موبائل فون کیا اپنی دن چریا میں ایک سہایتا پردان کرتا ہے موبائل کے موبائل کی موبائل ہے نا اس کی وجہ سے کہ رہا کہ اپنے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل فون کا یوز ہر جگہ کیا جاتا ہے دیش بھر میں لگ بگ موبائل فون کا یوز کرتے ہیں لگ
جی بھائی جان اگر اپن موبائل کو ایک اچھی طرح سے یوز کریں گے نا تو اپنے لیے ایک اچھی بات ہوتی ہے لیکن اپن اس موبائل یوز کو ایک غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو اپنے اپنے لیے بہت زیادہ گھاتک ثابت ہو سکتا ہے بھائی جان
بالکل بھائی جان
آج کل کے لوگ آج کل کے لوگ ایک تو ہیکنگ وغیرہ جیسے کہ کسی کا اکاؤنٹ خالی کر دیتے ایک او ٹی پی کے انوسار میں تو یہ مانتا ہوں بھائی جان جس کو موبائل یوز کے بارے میں بھرپور پتا ہوتا ہے اسی کوئی موبائل کا استعمال کرنا چاہیے کیوںکہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے بھائی بہن بھائی کے بچے کچھ چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں جو جضد کرتے ہیں میں موبائل دو آپ انہیں اپنا موبائل دیتے تھے ہو لیکن ان کی ایک غلطی کی وجہ سے آپ کا آپ کی زندگی بھر کے کی جو کمائی جمع پونجی ہوتی ہے وہ ایک بار میں خالی ہو سکتی ہے تو بھائی جان بچوں کو موبائل دینے سے پہلے ان کے سیکورٹی پہ د دھیان رکھنا چاہیے اپن کو
بالکل بھائی جان کیوں کیونکہ بیسیکلی بھی دیکھا جائے نا تو موبائل فون کے بنا جیون تو ادھورا ہے بھی کیوں ادھورا ہی ہے وہ تو لیکن کیا ہےنا کہ موبائل کے بنا نہ کئی کام ایسے ہیں جو انسان کر نہیں پاتا ہے کیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کا اگر صحیح یوز کیا جائے نا تو موبائل ایک اچھی چیز ہے ویسے اور اگر اس کا مس یوز کریں گے غلط یوز کریں گے تو وہ غلط ثابت ہوگا کیوں موبائل موبائل فون صحیح اس لیے کیوں کہ یہ بھی مان لیجیے کہ آپ کی فیملی ممبر میں سے کوئی بھی مان لیجیے کہ آپ کہ امی ابو آپ سے دور رہتے ہیں آپ ان سے دور رہتے ہو تو کیا کہ موبائل فون کے ذریعے آپ ان سے بات کر پاتے ہو بات چیت کر لیتے ہو اور کیا کہ موبائل فون میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی فیچرس ہوتے ہیں ہر ایک فیچرس موبائل فون یہ بھی ہے کہ ویڈیو کال کا تو آپ ویڈیو کال کے تھرو آپ کی فیملی والوں سے بات کر سکتے ہیں آپ کے ا ابو سے بات کر سکتے ہیں تو اس سے کیا آپ نے کوئی تھوڑی سکون ملتا ہے اور اپنے ا ابو کو بھی سکون ملتا ہے ان چیزوں سے لیکن اگر دیکھ ا جائے نا کہ موبائل فون کا یوز کئی جگہ کیا جاتا ہے دور سنچار وباگ کیا جاتا ہے ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ موبائل فون کے تھرو کیا اپن اپنا ڈیلی انٹرٹینمنٹ وہ ہو انٹرٹینمنٹ کے لئے یوز کرتے ہیں موبائل فون اور موبائل فون کے تھرو کیا ہےنا کہ جیسے ابھی شکشا وباگ میں مان لیجیے آپ جیسے کہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو موبائل فون میں کیا وبھن پرکار کی کلاسز لگتی ہے وبن پرک کی کوچنگ سینٹر وہ آن لائن پڑھاتی ہے تو چ آپ کا موبائل فون
سے پڑھائی کرتا ہی ہے
جی ویسے بات ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا جب پرانے زمانے میں موبائل جیسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کا ایکسیڈینٹ بھی ہو جاتا تھا نا تو ادھر ایمبولینس مطلب کہ کوئی سنچالن آنے میں واہن آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا لیکن اب کی کیا ووا پیڑھی میں موبائل ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کا کوئی سے بھی چھیر کوئی سے بھی علاقے میں ایکسیڈینٹ کچھ بھی آپ کے ساتھ درگھٹنا ہو جاتی ہے تو آپ ایمرجنسی کال پر کال لگا کر کے آپ ترنت اس چیز سے اس جگہ سے اپنا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اپن اس جگہ سے ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں اور اگر اپپن مان لیجیے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا بھائی جان اگر کوئی ویکتی شانت ہو جاتا تھا تو اس کو چٹھی کے مادھیم سے سوچت کیا جاتا تھا ابھی اب کسی کا بیٹا یا تو کئی باہر جا کر کے اگر کمانے کما رہا ہے اگر اس کے پتا جی شانت ہو جاتے ہیں اس کے ابو جان تو ان کو بتاتے ہیں تو پہلے کے زمانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا اتنے میں ان کا اتم سنسکار بھی کر دیا جاتا تھا لیکن اب اب کیا ہوتا ہے بھائی جان اگر اپن کوئی- ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو- ماشاءاللہ ایک کول میں اس کو پوری انفارمیشن دے سکتے ہیں-
بالکل- بالکل بھائی جان, کیوں دیکھا جائے تو ابھی سکس ابھی باغ میں لے کے چلے گی موبائل فون- سے بچوں کی رکی ہوئی پڑے رکی ہوئی جو بچے مطلب- کالج نہیں جا پاتے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہو موبائل فون کے تھرو پڑھ سکتے ہیں کیوں موبائل فون میں کئی- چینلس ہوتے ہیں کئی اپلیکیشنس ہوتی ہے جن کے تھرو کیا اس کو اچھی- اسکلس مل جاتی ہے اسکلس ڈیولپمنٹ کےے موبائل فون بھیضروری ہے کیوں کیہ- کہنا کہ بچہ اگر آن لائن کوچنگ کر رہا ہے نا تو آن لائن- تو کیا موبائل فون کے تھرو سمبو ہو پاتا ہے لیکن کئی لگ کیا کرتے ہیں نا کچھ لگ ایسے ہوتے ہیں جو موبائل فون کا درپیوگ کرتے جیسے کہ درپیگ میں آپ دیکھ لیجیے کہ گھنٹوں بھر دن رات سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں ہیں فنی کمنٹس دیکتے ہیں کچھ بھی دیکتے ہیں ریلس وغیرہ ان میں لگے رہتے ہیں ساری دن بھر چوبیس گھنٹے اور کیا کئی لوگوں کو دیکا ہوگا کہ کئی لو موبائل فون میں ویڈیو گیمس کھیلتے ہیں اور ان کے عادی بن جاتے ہیں کیوں کیونکہ موبائل فون کا دراپیوگ کریں گے نا اگر تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھء چوبیسوں گنٹے لوگ لگے رہتے ہیں فونوں کے اندر تو ان کی کیا کی- ا کے خراب ہو جاتی ہے ان کا دماغی سن تلن بگڑ جاتا ہے اور ان کی جو حیرت ہے نا اور اس پہ پرواہ پڑتا ہے اور اس کی مینٹل ہیلتھ تو خراب ہوتی ہے- باقی اس کی جو فزیکل فٹنیس ہے وہ وہ بھی خراب ہو جاتی ہے- کیوں کیونکہ آپ نے دیکا ہو کہ موبائل فون سے- ریڈیشن نکلتا ہے اور ریڈیشن کیا ہے سیدھا اپنے ہارٹ پہ جا کے اٹیک کرتا ہے- آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ- اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے- کئی لوگوں کا حال ٹیک اتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے موبائل فون کے کارڈ پہ کیوں کیونکہ موبائل- فون میں کیا ہے نا کہ کچھ ایسے ریڈیشنس نکلتے ہیں- جو ہے اپنے سروں کو نقصان پہنچاے اس لیے اگر- موبائل فون کا اپیوگ دیکھا جائے نا تو کم سے- کم کیا جانا چاہیے اور اچھے کاموں میں کیا جانا چاہیے- بکوز ہم یہ نہیں ہم یہ نہیں کہہے کہ وہ- موبائل فون کا یز نہ کروپ موبائل فون کا یوز کرو اپوگ کرو- لیکن موبائل فون کا سدپیوگ کرو درپیوگ نہ کرو- کیوں سدپیوگ کرو گے تو کیا ایک اچھی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے، لیے کیوں کیونکہ اپ نے بتاؤ کہ کونے مل کے اپنی محنت محنت کر کے موبائل فون کا-
اتپادن کیا موبائل فون بنایا کی انہوں نے یہ سوچا- بنایا تھا کہ موبائل کیا اپنی دنچریا کو سدھارے گا- اس کو ٹھیک کرے گا وہ- لیکن کیا ہے نا کہ وہ ٹھیک کرنے کی جگہ اس کا الٹا ہو رہا ہے- کیوں یہ ٹھیک کرنے کی جگہ ان چیزوں کو بگاڑ رہا ہے اگر دیکھا- دیکھا جائے نا کہ کیں جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی وہ- لوگ بولتے ہیں کہ موبائل چلاتا رہتا ہے سارا دن ایک دن پاگل ہو جا کئی لووں کو دیکھا ہوگ کہ موبائل- ف کے بنا نہیں دے سکتے کیوں- کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ موبائل فون کا ان کے دماغ پہ باہر اثر- پڑ چکا ہے اور اس، وجہ سے کیا ہے نا کہ وہ فون کے فون میں سارے دن گھسے رہتے ہیں اور فون کے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتے- کئی لوگ تو کیا ہے نا موبائل فون میں ویڈیو گیمس کھیلتے تو وہ ان چیزوں کے اتنی آدھی بن چک ہے کہ- ان کو آمنے سامنے گھر میں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ان کو کانا پینا ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا- مطلب کوئی مطلب نہیں ہے ان چیزوں سے کھانے پینے سے اپنی فزیکل فٹنس سے- ان کو اونلی ایک ہییز چاہیے بس موبائل د دو موبائل گیم میں موبائل فون میں ویڈیو گیم- کھیلتے رہیں گے سارے دن بس ان کو نہ تو پڑھائی سے کوئی مطلب ہے نہ مطلب پڑوس میں کیا ہو رہا ہے دیش میں کیا چل رہا ہے چیزوں سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کیوں ابھی دیکھ یکا ہوگ اگر موبائل کا سدپیگ میں دیکا ہوگا جیسے کہ ابھی مان لیجے کہ کہیں پہ کچھ ہو جاتا ہے یا پھر کچھ بھی دیکھ لیجیے اپ دیش ور کی جو نیوز رہتی ہے وہ اپنے وہ موبائل فون پہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے- ج کوت, دیکھا جائے تو انسان وہاں تو دیکھنے نہیں جائے گا- کیا ہو رکھا ہے لیکن ان چیزوں کو کیا موبائل فون کے تھرو دھ سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ- اپنے دیش میں کئی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں وواد ہو جاتے ہیں اد ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو وہاں دیکھ کے جانا سمبھو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ سمبو کس کے کار پاتتا ہے موبائل فون کے کن
جی بھائی جان آپ نے دیکا ہوگا آپ کو اگر کوئی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو آپ موبائل فون سے گھر بیٹھے اس چیز کو دیکھ سکتے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن بھائی جان ویکتی موبائل موبائل فون کا ایک طریقے سے غلط یوز کر رہے ہیں وہ اپنے ہت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے پریشان کرنے کے لیے بہت زیادہ اس موبائل کا یوز ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آج کل مطلب کہ ایک ایسی فراڈ سی چیزیں ہو رہی ہے آپ نے بھی بولا ہے کہ اگر کسی اسٹوڈینٹ کوئی آن لائن کلاسس لینی ہے تو ویب سائٹ پہ جا کر کے وہ لے سکتا ہے لیکن بھائی جان میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ کوئی ویب سائٹ پر جانا چاہے تو اس سے پہلے اس ویب سائٹ کی جانکاری ہونی چاہیے اس کو
بالکل بھائی جان وہ چیز ان چیزوں پہ اس کو ان چیزوں پہ تو وہ دھیان دےا اگلا اگر وہ بندہ آن لائن کلاسز لے رہا ہے تو ان چیزوں کو دھیان دے گابھی کو ایسے کیسے مطلب آپ نے دیکھا ہوگی کہ فروڈ کے ایپس ہیں فون میں بہت سارے کچھ چیزیں ہوتی ہے لیکن ان چیزوں کو ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا ہے نا اگر اس کو جو ضرورت کی چیزیں لگ رہی ہے نا اور اس کو لگا ہے کہ بھائی یہ اپنے کام کی نالج ہے اگر وہ بندہ اس چیز کے بارے میں اچھے سے معائنہ کرے بھائی یہ اپپلیکیشن ہے میرے لی صحیح ہے یا نہیں ہے تو ان چیزوں کے بارے میں اچھے سے معائنہ کرے نا وہ تو اس کے لیے وہ اچھی ثابت ہوتی ہے
کچھ ایسے ویکتی بھی ہوتے جو پڑھائی کے مادھیم سے کچھ ایک غلط ویب سائٹ پہ دھیان دیا جاتا ہے کیکہ کچھ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جو اپن کو لگتا ہے تو یہ ایک پڑھائی کےے ویب سائٹ بنائے گی لیکن اس میں سے بھی کئی لوگوں کے سھ پروڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے پہلے پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں پھر ان کوئی شکشا نہیں دی جاتی ہے
بالکل بھائی جان بالکل ہوتا ہی ہے بھائی جان بالکل آپ نے دیکھو دیش بھر میں ابھی فراڈ چلی رہا ہے موبائل فون کے تھرو فراڈ چل رہا لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ لو موبائل فون کا غلط یوز رہے ہیں اگر موبائل فون کاحیو کیا جائے نا موبائل فون ایک اچھا ثت ہوتا ہےیکن اگر غط یوز کریں گے تو پھر روگ غلط ہی ثابت ہوگا اور اس میں کیا ہے نا کہ اس میں کہنا کہ بھائی جان کہیں نہ کہیں گغلطی اپنی ہوتی ہے کیوں کی اپن ہی کہناا ان چیزوں کے بارے میں دھیان نہیں دیتے ہیں بیتے ہوئے کل کے بارے میں دھیان نہیں دیتے ب کل کیا ہوا تھا آگے جا کے کیا ہونے والا ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا وہ انسان اونلی اس انسان موبائل میں گھسا رہتا ہے اس کو موبائل کے اور کچھ دکھتا نہیں ہے اگر وہ موبائل کے باہر جا کے بھی دیکھے نا تو باہر بھی ایک الگ دنیا ہوتی ہے بھائی جان اور وہ دنیا وہ دنیا وہ دنیا اتنی اچھی ہے بھائی جان کی اگر انسان موبائل فون کو ایک مہینے کے لیے چھوڑ کر اس دنیا میں چلا جائےائے نا تو انسان جینا سیکھ جائے گا اگر وہ اسی موبائل میں رہے گا تو آپ کو پت ہے کہ فزیکل فزیکل ہیلتھ مینٹل ہیت کےوپر بہت باری پربھؤ پڑتا ہے اس سے
جی بھائی جان آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا جب موبائل موبائل کے بارے میں ویکتی نہیں جانتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ گلی مولنے کے جو بچے ہوتے تھے جو مل کر کے م مطلب کہ انیک گیم کھیلا کرتے تھے جن سے کیا ہوتا تھا بھائی جان ان کے شریر میں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا تھا وہ ایک طریقے سے کشتی لڑنا کبڈی ایسے کئی گیم کھیلتے تھے جس سے کہ